ا السلام علیکم اپپا کیسے ہو آپ
وعلیکم السلام جی بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں کیریئر سے تو ہے
جی جی میں بھی خیریت سے ہوں ان شاء اللہ بہت اچھی ہوں میں بھی آپ کی دعا ہیں آج صبح سے ہی گھر کے کام اور صاف صفائی میں لگی ہوئی تھی تو وہ آپ کو دن میں فون ہی نہیں لگا پائی اب فرصت ملی تو سوچا چلو اب تھوڑی آپ سے گفتگو کی جائے
جی ماشاء اللہ صاف صفائی تو بہت ہی اچھی عادت ہے اور صاف صفائی اگر گھر میں ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کی مہربانی اور ریب وغرف بنا رہتا ہے
بالکل بالکل
کد بھی اچھی رہتی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپا اپ نے صاف ستھرا گھر دیکھ کر دل کو ب بھی بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب گھر صاف ہو جاتا ہے نا تو بہت سندر اور بہت اچھا لگتا ہے
جی سے ہی کہا جب گھر صاف ہو تو رہنے والوں کا من ہی خوش رہتا ہے اور ماحول بھی ایک دم خوش نما اور شانتی دائک رہتا ہے ایک دم شانت ماحول رہتا پورا کرتا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل مجھے تو صبح کی شروعات صفائی سے ہی کرنا اچھا لگتا ہے صبح اٹھتے سے ہی بس ہات ونہ وغیرہ دھوؤ چائے وائے پیو اور بس پھر صاف صفائی میں لگ جاؤ
اور بھی اس سے پورا دن درد تر ترتیب سے گزرتا ہے اور بہت ہی اچھا سکون سا محسوس ہوتا ہے
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے صاف صفائی صرف گھر کی نہیں بلکہ اپنی جی جاتی صفائی بھی کر ضروری ہے کیونکہ ہم گھر کی تو صاف صفائی کر لیتے ہیں لیکن اپنی خود کی صاف صفائی کر ہی نہیں پاتے ہیں اس پہ دھیان ہی نہیں دے پاتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے
ہاں روز جیسے کہ روز نہانا صاف کپڑے پہننا اور ہاتھوں کو صاف رکھنا بہت ہی اہم ہے اگر ہم اپنے خود کی صفائی اپنے شریر کی صف بھائی یہ ہم کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنیں گے تو ہم ہمارے ہم سے بدو آنے لگے گی اور کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا
جی صحیح کہا اور آج کل تو بہت سی بیماریاں بھی گندگی کی ہی وجہ سے پھیل رہی ہیں گندگی کی وجہ سے دیکھو کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں ٹی وی دیکھو تو ملیریا دیکھو تو یہ دیکھو فنب جاتی ہے گندگی میں
جی جی بالکل ساری یہ بیماریوں کا گھر ہی گندگی ہے اگر ہم صاف صفائی کا خیال رکھے تو کئی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں
جی ہاں جی ہاں بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں ہی صفائی کی عادت ڈال دینی چاہیے آپا نہیں تو پھر بڑے ہو کے وہ آلسی ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں اور کچھ صاف ستھرے بھی نہیں رہتے تے ہیں گندے سندے بنے رہتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا اچھی عادتیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے اور ایک بار جو بچپن میں سیکھ جاتے ہیں نا اور ان شاء اللہ تمام جندگی ان کے ساتھ رہتی ہے اور انہیں یاد رہتا ہے
جی جی میں تو بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ اپنے کھلونے اور کتابیں استعمال کے بعد صحیح جگہ رکھیں اپنا سامان خود رکھو خود س سنبھال کر رکھو اپنے کپڑے سمیٹو اپنا کمرہ خود صاف کرو مطلب میں بچوں سے خود کام کروں بولتی ہیں اپنا کام اب خود کرنا سیکھو
ماشاء اللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے سوم کی ذمہ داری بھی سمجھ پاتے ہیں
جی جی اور ساتھ ہی رسوئی کی صفائی بھی بہت ضروری ہے یہاں پر گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں رسوئی بھی صاف رکھ ستھری رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ گندہ تو گندی تو رسوئی ہی ہوتی ہے اور ساری بیماریوں کی جڑ رسوئی سے ہی شروع ہوتی ہے گندی رسوئی سے
جی ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو کیوںکہ صاف صفائی جہاں کھانا بناتے ہیں نا وہاں تو صاف صفائی کا خاص کر کے خیال اور دھیان ہمیں رکھنا ہی چاہیے جتنی صاف صفائی
ہاں جی جی آپا اور اگر رسوئی صاف نہ ہو تو کھانے پر بھی اثر پڑتا ہے اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے ہو سکتا ہے
بک بالکل ہاں صرف اپنا گھر صاف رکھنا کافی نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ہمارے آس پاس کی ہمارے رسوئی کی ہمارے بچوں کی ہمارے کپڑوں کی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے
جی جی اگر محلہ اور آس پاس کا محلہ ا صاف ہو تو سب کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کہ سوچھ تا اگر ہم رکھیں یں گے تو کہیں کوئی بیماری ہی نہیں پھیلے گی یہ عادت میں تو کہتی ہوں سب کو ہونی چاہیے صفائی کی عادت ہر کسی کو کو اپنانا چاہیے
جی جی بالکل صحیح کہا سوچھ ماحول سے بیماریاں کم ہوتی ہے جتنی صاف صفائی ہوگی جتنی گندگی کم ہوگی اتنا ہی ماحول اچھا رہے گا اگر ماحول اچھا رہے گا تو بیماریاں کم ہوگی اور بیماریاں کم ہوگی تو ہم سوستھ رہیں گے
جی جی نہیں تو دیکھ تو آج کل لوگ پلاسٹک تو اور کوڑا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں جہاں دیکھو وہیں پیک جہاں جیسے ا کچھ پھل فروٹ کھایا ہے کچھ تو ادھر ہی پھینک دیا کچھ مارک کٹس سامان خرید کے کچھ کھا رہے ہیں تو وہ بھی ڈسٹ بن سامنے رکھا رہتا ہے پھر بھی لوگ ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے گندگی پھیلانے میں
ہاں یہ بات تو صحیح ہے بالکل بہت ہی غلط بات ہے کچھ کوڑا ہمیشہ گئے جگہ پر ہی ہمیں ڈالنا چاہیے کیاے پبلک پیلیس ہو چاہے ہمارا گھر ہو اگر ہم وہ کیا ہے سرکار کیا کتنا کیا کرے گی ہمیں ہماری آس پاس کا ماحول ہمارے گھر کا ماحول ہمارے محیہ اگر ہم صاف رکھیں گے تو اپنے آپ ہی صاف صفائی رہے گی پرتی ویکتی ہمارے محے کے وتی اگر سب دھیان رکھیں گے تو ہمارا محلہ صاف ہوگا محے کے ساتھ ہمارا گاؤں کے وتی صاف رکھیں گے تو ہمارا گاؤں صاف رہے گا اور ایسے ہی صاف صفائی کا اگر دھیان رکھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے پورے گاؤں کو پورے دیش کو صاف رکھ سک سائے
جی جی جی آپا صحیح کہا آپ نے میری امی کہا کرتی تھی کہ صفائی انسان کی اچھی عادتوں کی پہچان ہوتی ہیں اگر انسان صفائی کرتا ہے نا تو ہر کوئی اس کو اچھا بولے گا کہ دیکھو کتنا اچھا ہے کتنا اچھا ہے صاف ستھرا رہتا ہے کہیں گندگی نہیں پھیلاتا ہے
یہ بہت ہی صحیح کہاں اچھی باتیں پھیلانے میں سماج بہتر بن بنتا ہے اور سماج چھوٹی سے چھوٹی بات سب سمج میں میں اتنی جلدی پھیلتی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو
جی جی جی سچ میں صفائی گھر میں رونق اور برکت محسوس ہوتی ہیں صفائی کرنے سے گھر میں برکت محسوس ہوتی ہےسا لگ ت کہ گھر میں اللہ تعالی ب نعمت بنی ہوئی ہے اپنے گھر پر
جی اور ہم مہمان بھی صاف ستھرا گھر دیکھ کر پربھاوت ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے یہاں کوئی آتا ہے اور صاف صفائی اگر دکھتی ہے تو وہ بھی کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور جسےاں کیا صاف صفائی کتنا صاف ہے نا
جی جی صحیح تاں آپ نے سچ میں آج کی اس گفتگو سے مجھے بہت ہی حوصلہ ملا ہے کہ صفائی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے آپ کا اور ہمیں ہی کیا سماج میں رہنے والے ہر انسان کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ چاہیے کہ وہ اپنا آس پاس کا ماحول اپنا گھر صاف ستھرا رکھے
اچشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے
جی جی اللہ تعالی ہم سب کو صاف ستھرا رہنے اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما
صفائی دل سے اور دماغ دونوں سے کو سکون دیتی ہے
جی جی چلو اچھا آجا د دو آپا
ملاقات ہوگی
جی جی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ